ہیلو سلام وعلیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہے
جی میں بالکل خیریت ہوں آپ بس آئیے
اللہ کی دعا سے میں بھی بہت خیریت ہوں آپ پر آپ بتائیے آپ کے گھر خاندان میں کیسے ہیں لوگ
جی سب کھیلیت ہے آج کل میں یہ آپ سے سوچ رہی تھی آج کل ہمارا شریر دن پہ دن کی کتنا آلسی ہوتا جارا ہے
بالکل کیا بات کہی ہے آپ نے کہ ہمارا جو خرچہ ہے نا بہت زیادہ آل میں آ گیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں کھوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے شریر میں بہت زیادہ آلودگی آ گئی ہے
جی جی جی جی صبح ہی صبح اگر ہم کرے تو ہمارا سریر سے ہلو آواز نہیں آری کیا
ہاں تھوڑا کم آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے چلو
ہاں آپ بولیے
ہاں ویسے نا ایک ایسا موج سر ہمیں جس بات تعال ایک ایسا موجوع ہو گیا ہے جس پر ہم جتنا بات کرے اتنا کمی ہوتی جا رہی ہے ہمیں بات کرلینی چاہیے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے آواز نہیں آ رہی
ہاں آ رہی ہے لیکن رک رک کے آ رہی ہے
اچھا اچھا اچھا جی صحیح کہا ٹھیک ہے ایکسرسائز کا اس لیے سوچا فٹنیس اور ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں میں میرا دھیان آیا آپ سے کر لوں
بالکل ہمیں اپنے شریر کا دھیان رکھ لینا چاہیے کیونکہ نا ہمارے شریر کے لیے فٹنیس بہت ضروری ہوگی کیا ہے جب تک ہم یوگا نہیں کریں گے ہمارے جو شریر ہے وہ پڑا ہوا رہتا ہے ایس ہے نا
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے میں روزانا صبح ایکسرسائز کے لیے
اچھا آپ روزانہ صبح یکسرسائز کرنی ہے
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ روزانہ ایکسرسائز کرنے سے
ہاں شریر کو بہت شریر کو بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے اور
ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے ساتھ کہ ہم جب صبح جگتے ہیں تو ہمیں کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا شریر میں بیچنی سی کچھ مطلب کہ ٹہلنے کا بھی من نہیں کرتا الگ سا ہو جاتا ہے
بالکل ماشاء اللہ کی ادرس فرمایا آپ نے کہ جب ہم اٹھتے ہیں صبح تو ہمارا شریر ایک دم جگڑا ہوا ہوتا ہے من نہیں کرتا کسی چیز کا نہ کھانے کا کھانا پینے کا تھوڑا ٹہلنے کا ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا اور سو لیں یا تھوڑا اور پڑے رہیں لیکن پڑے پڑے رہنے سے نا ہمارے شریر کے جو ماس پیشیاں ہیں وہ جکڑ جاتی ہیں اور وہ ا ہماری ڈیلی روٹین ہے اس کو بھی بدل دیتی ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور سو اور صبح ہی صبح اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم صبح ہی صبح ایسا کریں گے تو پورا دن ہی خراب جائے گا اسی لیے میں تو تم سے ایکسرسائز کے بارے میں بول رہی تھی کیوں نہ صبح ایکسرسائز کے لیے چلا کریں
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ایکسرسائز کے لیے میں تو بہت ٹرائی بھی کرتی ہوں کسی کسی کی کوئی ایکٹیوٹی کر لیتی ہوں جیسے کہ یوگا وغیرہ کی ہے کیونکہ کہ میرا فٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بیلی فیٹ ہو گیا ہے تو بیلی فٹ کے لیے میں کافی ٹرائی کر رہی کرنے کا لیکن ہو نہیں پا رہا میرا
جی جی بالکل ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے ایسا ہی ہوتا ہے جب شریر سوستھ ہوگا ہمارا تو دن بھی اچھا جائے گا ہمارا اور موڈ بھی فریش رہتا ہے اور صبح میں تو ایسا کرتی ہوں کئی کئی دن جب ایکسرسائز کرتی ہوں تو میں تو اپنے ہوں گا مطلب کہ ایئر فون لگا کے گانے سنتی ہوں اس سے اور زیادہ اچھا لگتا ہے پورا دن اتنا اچھا جاتا ہے ماشاء اللہ
مشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے پورا دن اچھا جاتا ہے کیونکہ نا ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے ہمارا مائنڈ بھی جو مستشک کو ہوتا ہے وہ ہاں صرور تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارے مائنڈ کو راحت ملتی ہے کمانڈ ملتا ہے طریقے کا یہ ایک دم طریقے سے سوستھ ہے ہمارے خون کی جو دھارایں ہیں وہ ایک دوسرے پہ مل کے تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ کہ ہمارے شریر کو اور سوست بناتی ہیں
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح کہا جب ہم سوستھ رہیں گے جبھی تو ہم آرام سے رہ پائیں گے نہیں تو ہم سوستھ نہیں تو ہم بھی ایسے رہیں گے اور اس سے بیماریاں بھی ہمارے جلدی آتی ہے جب شریر میں آلس ہوتا ہے بیمارییاں آتی ہیں چڑچھڑاپن ہوتا ہے اور ایکسرسائز سے ایک دم فٹ رہتی ہیں اور کام بھی جلدی جلدی پھرتی میں ہوتا رہتا ہے
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کہ جب ہم لوگ ہاں یوگا کر لیتے ہیں یوگا کرنے کے بعد جب ہم رہتے ہیں اپنے اپنے پرویش میں آتے ہیں تو وہ تھوڑا ا ہمارے لیے ا بہت تر و تازہ ہوتا ہے اور ہاں آپ نے درست فرمایا تھا کہ جو ڈیلی روٹون ہے اس کو یوگا میں بدلنا مطلب کچھ سمے تو نکالنا چاہیے ہوگا کے لیے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے یوگا کے لیے ہمیں تھوڑا بہت تو ٹائم نکالنا ہی چاہیے اس سے اس سے ہمارا شریر ہی اچھا ہوگا اور کچھ نہیں ہے نہیں تو آج کل کے لوگوں دیکھے ہوں گے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے اتنی ان کی ایج بھی نہیں ہوتی بڑھاپا پہلے آ جاتا ہے اور سلیل بھی ایسا ہو جاتا ہے نٹھللا سا نہ تو ان سے پینتیس کی ایج میں ٹھیک سے چلا جاتا ہے نہ کچھ اور ان کو سوگر بھی بیماری بھی ہو جاتی ہے آلس رہتے رہتے ان کو بہت ساری بیماری کے کن کھانے سے بہت سا بہت نقصان ہوتا ہے ان کو
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کہ یہ ہمیں میں ایک ساتھ آنے کا بھی تھوڑا ہاں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ کھانا ہمیں شریر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بادام کھا لیا تو ہمارا شریر سوستھ ہے لیکن اس اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ترنگا بھوجن کو شامل کرنے چاہیے جس میں ترنگے بھوجن میں ہمیں موٹا اناج بھی چاہیے ہمارے شریر کے لیے دودھ بھی چاہیے دہی بھی چاہیے سلاد بھی چاہیے اور ہری سبزیاں بھی چاہیے وہ ہمارے شریر کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھوجن ہے نا کیول دودھ کھانے سے ہمارے شریر کو پروٹین نہیں ملتی کیول پنیر کھانے سے ہمارے شریر کو پروٹین نہیں ملتی ہمیں پنیر کے ساتھ ساتھ اناج موٹا اناج بھی کھانا چاہیے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا اچھی بات کہی ہے آپ نے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیں ایک ہی چیز نہیں ہمیں جن چیزوں سے ہمیں سبھی چیزوں سے جن سے پروٹین ملتی ہے انہی سب کو ان سب سیون کرنا چاہیے ہمیں ایک ہی چیز کھا کے اگر ہم جو بسک پروٹین دے رہا ہے پر جب ہم پنیر ہی پنیر کھاتے رہیں گے یا پالک ہی پالک اس سے ہمارے شریر میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں سب چیزوں کا تھوڑا بہت تو سیون کرنا ہی چاہیے اس سے شریر اچھا رہے گا اور ہمیں سواد بھی پتا رہے گا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل تیکھا نہیں کاتے وہ ہمیشہ میٹھا یا کھانا پسند کر کی ہے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو میٹا نہیں کھاتے وہ تھیکا کھانا پسند کرتے ہیں
وہی تو اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اکیلا میٹھا ہمارے شریر کے لیے نقصان دائک ہے اکیلا نمک بھی ہمارے شریر کے لیے نقصان دائک ہے تو ہمیں ساری چیزیں کھا لی چاہیے ایک طریقے سے ہمیں سمے سمے پر ساری چیزوں کا سیون کرنا چاہیے آپ نے دیکھا سنا ہے گربواتیوں کو پہلے بولتے تھے کہ جو مہیلا پیٹ سے ہے وہ ایک بار کھانا کھائے دو بار کھانا کھائے زیادہ کھانا نہیں کھائے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ گربوتی مہیلا کو کم سے کم پانچ بار مطلب تین بار کھانا کھانا چاہیے دن میں دو بار ناشتہ کرنا چاہیے اور چار گھنٹے کا دن میں آرام کرنا چاہیے
جی جی بالکل ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے ایسا ہی ہوتا ہے ہاں آج کل تو دیکھو مطلب کی آ آرام ہی آرام کرتی رہتی ہیں کھانا پینا تو ان سے ہوتا ہی نہیں ہے آرام ہی کرتے ہیں اس سے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے
ماشاء اللہ کی بات کہی ہے آپ نے اکیلے آرام سے ہی کام نہیں چلنے والا ہمیں کچھ کر لینا بھی چاہیے کام بھی ہے اور ویام بھی ہے اور لوگ بولتے ہیں کہ عورتوں کو جو پیٹ سے مہیلا ہیں ان کو ویام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے شریر کے لیے ویایام بہت سوستھ ہے
جی جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے ویایام تو کرنا چاہیے کیونکہ ویایام سے شریر اچھا رہے گا اور ویایام سر اچھا ہی رہتا ہے تھوڑا ہ اب تو دن میں کل لینا چاہیے چھوٹی کچھ جانا پڑی نہیں تو چھوٹی موٹی تو ایکسرسائز ہو ہی کر ہی سکتے ہیں کوئی جس سے مطلب کی شریر میں کوئی ہانی نہ پہنچے جیسے پیروں کی ہوتی ہیں لیٹے لیٹے ہاتھ کی ہوتی ہیں بہت ساری ایکسرسائز ان سے کچھ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہلو ہلو
ہیلو آواز آواز اچھا آ رہی ہے میرے پاس تو آپ کے پاس نہیں آ رہی کیا
آرہی ہے آرہی ہے
ہاں تو ماشاء اللہ نا آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اور آج کی جو گفتگو تھی وہ بھی کافی انٹرسٹنگ رہا میرے لیے کی ویا اور شریر کے لیے کیا کیا ضروری ہے ہمارا جو باڈی پارٹ ہے وہ کیا مانگ رہا ہے اور ہم کیا دیرآرہے ہے
اوکے ٹھیک ہے مجھے بھی آپ سے بات کر کے گفتکو کر کے بہت اچھا اچھا لگا ماشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی
اللہ حافظ
اللہ حافظ